تو
ہاں جی اسلام وعلیکم
وعلیکم السلام
کیسی ہو جی ماشاء اللہ میں بالکل خیریت پھر خیریت سے ہوں آپ فرمائیے آپ کیسی ہو
جی انشاء اللہ میں بھی خیریت اور
اچھا اور کھانا لائی
جی بالکل اور سنیں کیا حال چال
جی ماشاء اللہ میں بالکل خیریت سے ہو آ اور کیا پکایا تھا آپ نے ویسے کھانے میں
جی آج کھانے میں سالن پکایا تھا روٹیاں بنائی تھے کیونکہ نا ہمارے نا بچوں کو سالن اور تندور کی روٹی بےحد ہی پسند ہے
جی ہاں ماں چاننا سالن نہا مجھے بھی بے حد ہی زیادہ پسند ہے میری امی چان نے تو نا آج کٹہل کی بریانی پکائی تھی
جی بالکل ماشاء اللہ بےحد ہی لذیذ لگتی ہے ابھی کیا ہے نا کہ مطلب اس سے ہاں سالن سے ہماری صحت اچھی رہتی ہے طر و تازہ رہتی ہے ہلکا محسوس ہوتا ہے سالن روٹی کہا کہ کے مطلب بہت اچھا لگتا ہے
جی ہاں ماشاء اللہ بالکل بالکل صحیح فرمایا جی آپ نے اب ایسے نا آج میں اسکول گئی تھی تو آج نا ہمارے اسکول میں سوچھتا پر ایک کارکرم ہوا تھا تو میں نے سوچا کہ آج نا ہم سوچھتا کے بارے میں گفتگو کریں
جی بالکل بالکل انشاء اللہ اپ نے ہا ساہی فرمایا سوچھتا تو ہمارے جیون کے لیے ایک اہم حصہ ہے ہمارے جیون میں صاف صفائی رکھ رکھاؤ تو ہمارا جیون کا سب سے بڑا مقصد ہوتا ہے
جی ہاں ماشاء اللہ بالکل ہمارا مقصد تو ہوتا ہی ہے بالکل اب ایسے نا صاف صفائی رکھنے سے نہ کیول ہمارا گھر سندر دکھتا ہے بلکہ ہمارا صاف صفائی کے ساتھ ساتھ میں سواستھ بھی سب سے زیادہ اچھا رہتا ہے
جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہاں ہمار ہمارے آس پاس کا ماحول خوبصورت ہوتا ہے ہمارے ہمارا من ہمارا دل ہاں سب ہمارا سوستھ رہتا ہے اس سے
جی ہاں ماشاء اللہ بالکل اور ویسیے نا آج کل نا آپ آپ کو پتا ہوگا ہر اسکول میں ہر شکھک نا ہمیشہ صاف صفائی کے مہتو کے بارے میں ہی بتاتے ہیں اب ایسے نہا تم بھی اپنے گھر میں اپنی امی جان کے سھ میں صف صفائی کرنے میں مدد کر
جی بالکل بالکل بالکل آپ نے صحیح کہا ہے اور پ صحیح سوال کیا ہے ہم سے ہم تو صاف صفائی میں بہت دھیان دیتے ہیں ہم کو صاف صفائی کرنا اب بہت اچھا لگتا ہے
جی ہاں ماشاء اللہ لگنا بھی چاہیے صاف صفائی نا ہمارے جیون کے لیے بے حد ہی زیادہ ضروری ہوتی ہے میں بھی نا اپنی امی جان کے ساتھ میں اپنی باجی کے ساتھ میں نا اپنا کمرہ اپنا پورا گھر نا روز صاف کرتی ہوں اور جو ہوتی ان کو ووستھت رکھتی ہوں اور نہا یہ بہت اچا اچھی عادت ہے میرے اندر کہ میں نا اپنی کتابوں کو اور اپنے کپڑوں کو نا صحیح طریقے سے رکھ تی ہ کتابوں کو تو بالکل صحیح طریقے سے رکھتی ہ ادھر ادھر نہ ہو جائے ایک بھی کتاب تو نا مجھے دھیان رکھنا پڑتا ہے
جی بالکل رکھ رکھم میں ہمیں پورا دھیان رکھنا چاہیے کیونکہ سادگی اور صفائی ہمارے جیون میں زیادہ اہم ہے ہم جتنی بھی صفائی رکھیں گے اس سے ہمارا صحت عمدہ رہے گی ہمارا شریر صحیح رہے گا ہمیں طبیعت اچھی بنی رہے گی اور ہم اچھا رہیں گے مطلب
جی ہاں ماشاء اللہ بالکل بالکل صحی فرماانیا جی آپ نے اب ایسے نا سوچھتا کی شروعات اپنے گھر اور آس پاس سے ہی ہوتی ہے
جی جی جی آپ نے صحیح فرمایا ہے کہ ہمیں صاف صفائی پہلے اپنے گھروں کے پاس رکھنی چاہیے اور اپنے اپنے آس پاس کا ماحول صاف ترا ہونا چاہیے ہمیں کوڑے کو ایک ہی جگہ ڈالنا چاہیے جگہ ہی پھینکنا چاہیے ساہی ہے اور ہمیں گھر اپنے گھر کی صاف صفائی نہیں ہمیں ہر جگہ کی صفائی کرنی چاہیے ہاں جیسے کہ ریلوے اسٹیشن ہو گیا اسپتال ہو گیا ٹورسٹ پلیس ہو گیا ہمیں ہر جگہ صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے ہمیں پلاسٹک کی بوتلیں وغیرہ ریپر وغیرہ ہر جگہ نہیں پھینکنا چاہیے کیونکہ یہ سرطیں غلتے تو ہے نہیں ہمارے جیون میں پردوشن پھیلاتے ہیں اور ا پریاورن کو خراب کرتے ہیں
جی ہاں ماشاء اللہ بالکل اگر نا ہر ویکتی اپنے آس پاس صفائی رکھے تو نا پورا سماج سوھ سوچھ ہو سکتا ہے کہ بیسے کیا تم نے کئی لوگوں جیسے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو سڑکوں پر کچرا پھینک دیتے ہیں لیکن یہ غلط بات ہے نا سڑک پر کچڑا نہیں پھینکنا چاہیے
جی بلکل نہیں پھینکنا چاہیے اور سرکار کو بھی نا یہ پلاسٹک کے ریپر وغیرہ بوتل وغیرہ ان چیزوں پر سب پہ بیین لگانا چاہیے ان کو پابند کرنا چاہیے کیونکہ نا ان سے ہمیں زیادہ زہریلی گیس ملتی ہے یہ جلتی ہیں تو سرتی گلتی ہے نہیں یہ پریاورن کو دوشت کرتی ہے تو سرکار کو اس چیز کو مطلب ا مطلب بیل لگانا چاہیے ان کو روکنا چاہیے ان شاء اللہ اور ہمیں کاغذ کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے
جی ہاں ماشاء اللہ بلکل بلکل صحیح شرما رہی ہو جی آپ نا ہمیں نا اپنے گھر میں اپنے آس پڑوس میں نا ہمیشہ کوڑے دان کا اپیوگ کرنا چاہیے اور ویسے نا صاف صفائی رکھنے ا آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسکول میں اسکول کی کلاسوں میں نا پڑھائی کرنے کا من بھی زیادہ ہوتا ہے اگر صاف ستھرا تھری کلاس ہو اسکول وغیرہ کالج صاف صفائی ہو تو پڑھائی میں بھی کچھ الگ ہی من لگتا ہے
جی جی جی بلکل بلکل آپ نے صحی فرمایا ان فرمایا ہے کہ مطلب صاف صفائی ہوتی ہے تو اپنے آپ ہی ماحول خوشنما ہو جاتا ہے دل اا اچھا لگتا ہے ہلکا پل لگتا ہے اور زیادہ ہمیں مطلب ان شاء اللہ زیادہ ہمیں ایکٹیویٹی ملتی ہے صفائی کرنے سے ہمیں اور کیا ہے نا اپنے آس پاس کا ماحول زیادہ ہمیں صفائی دار رکھنا چاہیے کیونکہ اس سے گندگی سے نا بیماری ہوتی ہے مچھر پنتے ہیں ا مچھر بنتے ہیں تو بیماریاں ہوتی ہیں پانی نہیں بھرا ہونا چاہیے جگہ جگہ
جی ہاں ماشاء اللہ بلکل صحیح فرمایا جی آپ نے ویسے نا سوچھ واتورن سے نا من پرسن رہتا ہے اور نہ ہمیں نا روزانہ نہانا چاہیے صاف کپڑے پہننے چاہیے اور ڈیٹال سے یا صابن سے ہاتھ دھونے چاہیے اور خاص کر نہ کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد میں تو ہمیں نا ڈیٹول کا ہی استعمال کرنا چاہیے اس سے نا کئی بیماریاں سے بچاؤ ہوتا ہے
جی بلکل بلکل بچوں کو ہمیں زیادہ تعلیم دینی چاہیے اس معاملے میں کہ مطلب زیادہ صاف صفائی کے معاملے میں ب بچوں پر دھیان زیادہ دینا چاہیے کہ مطلب بچوں لوگ اک کھانا کھلانے سے پہلے ہاتھوں کو صاف کروانا چاہیے باہر کھیلنے جائے تو ہاتھوں کو صاف کروانا چاہیے کیونکہ کچھ کٹاڑو ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ بچوں پہ جلدی مطلب اٹیک کرتے ہیں جس
ہاں جی ماشاء اللہ بلکل ہاں آپ نے بلکل صحیح فرما یا آپ نے کچھ کتانوں بچوں میں جلدی ہو پاتے ہیں
کیونکہ بچوں کی نا جی بلکل بچوں کی تو چ سینسٹیو ہوتی ہے ہلکی ہوتی جلدی کٹاڑو اٹیک کرتی ہے بچوں پہ بچوں کو اوپر زیادہ خاص صاف صفائی کا ہمیں دھیان رکھنا چاہیے
جی ہاں ماشاء اللہ بلکل اب ویسے نا آج کل آپ نے دیکھا ہوا کہ آج کل نا ڈاکٹر بھی سوچھتا پر بہت زیادہ زور دے رہے ہیں
جی بلکل بلکل کیونکہ بیماریاں ہمیں بنتی ہیں ہمارے بچوں کو بنتی ہیں بیماریاں گھر میں آتی ہیں تو ان کا مطلب سیدھا مطلب ان سے ہی جڑاؤ ہوتا ہے انشاء اللہ ہاں بیماری اور بیماریاں گندگی سے جڑی ہوتی ہیں اور دیکھنا آپ جہاں پر جیادہ گندگی ہوگی وہاں پہ لوگ جیادہ بیمار پڑیں گے ویسے نا ان سب سے چیزوں سے ہٹ کے دیکھا جائے تو ان شاء اللہ گاؤں جیادہ بہتر ہوتے ہیں کیونکہ گاؤں میں صاف صفائی کا جیادہ خیال رکھ ا جاتا ہے
جی ہاں ماشاء اللہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا ویسے نا آپ کی گلی بہت شہر میں کبھی صفائی ابھیان چلایا گیا تھا
ا جی بالکل اور جگہ جگہ آج کل تو دیکھ لیجیے نا کہ ڈسٹ بین رہتی ہیں تین تین طرح سوکھا گیلا سوکھے میں اور گیلا والا ڈسٹ بن الگ رہتا ہے
ہاں جی بالکل ماشاء اللہ بالکل صحیح فرما رہی ہو جی
تک ڈالتے ہیں نا اس میں وہ الگ رہتا ہے
جی ہاں بالکل اب ویسے نا ہمیں نالیوں کو جل سروتوں کو بھی نا صاف رکھنا چاہیے گندا پانی نا کئی طرح کی بیماریوں کا کارن بن سکتا ہے
جی بالکل بالکل شیو پررشا کہ کے میں نالی ہے اپنے آس پاس گڈھے ہیں پانی بھرا ہوا ہے ان کو صاف صفائی پہ ہمیں زیادہ دھیان رکھنا چاہیے کیونکہ کٹاڑو اور گندگی وہیں سے پیدا ہوتی ہے
جی ہاں ماشاء اللہ بالکل اب وسے نا آج کل آپ نے دیکھا ہو اس میں ودیارتھیوں کو نا صفائی کے بارے میں نیمت روپ سے بتائے بتا رہے ہیں اور نا یہ بھی بتایا جانا چاہیے نا یہ اچھی عادتیں بن جاتی ہیں نا اچھی عادتیں بالکل وکست ہو جاتی ہیں ب
جی بالکل بالکل بالکل ابھی ہمارے دیش میں بہت سارے ابھیان چلائے جا رہے ہیں صفائی کو لے کر جگہ جگہ صفائی کا خیال رکھا جا رہا ہے جگہ جگہ دیکھو بورڈ لگے ہوئے ہیں صاف صفائی کا خیال رکھو جگہ جگہ ڈسٹ بین ہے ہمارا دیس بھی تو اس چیز کو بہت مطلب جیادہ اہم مطلب مان رہا ہے کہ صاف صفائی کتنا ضروری ہو گیا ہے انسان کی زندگی میں صاف صفائی ہے تو ہمارا جہن ہمارا جسم ہماری طبیعت سب ایک دم مطلب خوش نما ہے اگر صاف صفائی نہیں ہے تو ہمیں کچھ بھی مطلب صحیح نہیں مل سکتا ہے
جی ہاں ماشاء اللہ بالکل ایسے نا یدی بچے سوچھتا سیکھتے ہیں تو نا بھووشیہ میں سماج اور زیادہ بہتر بن سکتا ہے
جی بالکل بالکل
اری نہیں ہے بلکہ ہم سب کی بھی سب سے زیادہ ذمہ داری ہے سوچھتا
جی بالکل بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے ا ہماری ذمہ داری ہے صاف صفائی رکھنا ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے اور سبھی کو ہمیں اس چیز کو سب سے کہنا چاہیے کہ صاف صفائی زیادہ رکھو لوگوں کو زیادہ جاگروک کرنا چاہیے کہ صاف صفائی کا دھیان رکھو صاف صفائی رکھو
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل اگر ہم اپنے گھر اور آس پاس کی صاف صفائی رکھیں تو بہت بڑا بدلاؤ آ سکتا ہے چھوٹی چھوٹی عادتیں ہوتی ہیں نا آج کو بہتر اب ایسے نا مجھے لگتا ہے کہ ساچواتا اور انوشاسان ان دونو ھی ایک دوسرے سے جڑے ہوۓ ہوتے ہے
جی بالکل بالکل آپ نے انہ فرمایا ہے جی بالکل آپ نے صحی کہا ہے صاف صفائی ہے تو مطلب سب ٹھیک ہے انشاء اللہ ایک دوسرے کو مطلب پیرت کرنا چاہیے ہمیں سنکلپ لینا چاہیے ایک دوسرے کو
جی ہاں ماشاء اللہ بالکل بالکل صحیح فرمایا جی آپ نے چلو ٹھیک ہے مجھے ج نا آپ سے صاف صفائی کے بارے میں گفتگو کرکے بیحد ھی زیادہ اچھا لگا مجھے
شکریہ شکریہ جی اللہ حافظ
خدا حافظ